وعلیکم السلام السلام علیکم
ہاں جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ صاحب ٹیک ہو
سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ آپ نے کھایاے مزہ تھا
ہاں ٹھیک ہے تھا
اچھا ھیک اور سناائیے
بس آپ بتائیے کچھ خاص
میں اصل میں جیلی بنا رہی تھی کوت جیلی بنانا ہلو ہلو جی ہلو
جی وہ کیا ہوتا ہے جلی
جی نہیں نا جی نہیں
اچھا ٹھیک موب ہی چلی
کون سیوالی
مطلب نا جو اس کو بناتے ہیں ہاں جی ہاں جی
ہاں وہی بنا رہی تھی یہاں پہ یہ مچھر ہے ہ ساروں کو میں نے مارا اور خزار زندہ ہے
جی
میں بتا رہی ہوں ہزار مچھروں کو میں نے مارا اور ہزار مچھر ہی زندہ
آپ کو اتنی گنااہ ہوگی
نہیں اتنے مارے مجھے نا ہاتھوں کو کچھ سمل آ رہی ہے ہاتھوں کو مجھے کچھ سے سمل آ رہی ہے
کیوں
پتا نہیں
اچھا ٹھیک کؤی بات نہیں
میں نے مچھر مارے نا ان کا کچھ لگا مجھے
آپ کتنی گندی ہو دیکھو مچھروں کو کون مارتا ہے پھر ہاتھوں میں لگانا واٹ ایور کچھ
میں اصل میں آپ کو پتا یہ سب کچھ کیسے ہوا میں جیلی بنا رہی تھیوں اس کو گندھیی سے ملنے کے لیے میں نے ہاتھوں میں پکڑا نا وہ چھی
اچھا ٹھیک ٹھیک پھر اسی سے ہوا ہوگا
ہاں ہاں یہ اسی کی سمال ہے مجھے پتا ہے نا
ہاں جی ہاں جی
میں نے اس کی سمل بہت باہر لی ہے نا جب میں بناتی تھی میں لے لی تھی اس میں
تو آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے کیا پھر
او ورنہ کیا جب مجھے گندی سمل لگی نا میں نے پھر ہاتھ دھوڑے
ہوں ٹھیک ہاں ہاں یہ بات بھی صحیح ہے اس کی کافی سمل آجاتی ہے
جی اس کو ہوتا نا اصلی فلیور وغیرہ ڈال کے
جی جی
یہ ان مچھروں نے مجھے اتنا تنگ لایا یار میں کیا کروں ان کو ایک مجھے آپنے ہات بیماری منہ پہ آتے ہیں کش کے پاس گانا بجاتے ہیں پتا نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے
اچھا ٹھیک
جی آپ کو پت یہ ہمارا لاسٹ اسسائنمنٹ تھا اس نمبر کا
دس ہوئے
ہاں
کیا بتا رہی ہو
قسم سے
کتنی جلدی
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک
جی اب ہم اس کے بعد کیا کریں اس کے بعد ہمیں کوئی اسائنمنٹ ہی نہیں ہے
ہے نا اور دس
وہی نا وہ دس ہے بس
وہی نا پھر کرتے ہیں پہلے کمپلیٹ
جو آپ کے نانی کا اکاؤنٹ ہے نا اس پہ آئے ہوں گے وہ
ہاں مجھے بھی لگتا ہے میں نا وہ لاگ ان کرتا ہوں ٹھیک ہے
جی جی
جی جی
ہاں
ہاں جی اور بتائیے آپ
بس دعا آپ کی اور آپ سنائیے آپ کی گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی آپ سنائیے آپ کے گھر پہ
ویسے آپ کو میں نے جب کال کیا آپ کیا کر رہے تھے تب
کچھ نہیں میں نے تو کال کی پھر آتا ہے نا اس کو کچھ کال ہاں وہی نا اس کو پھر ٹائم لگتا ہے
ہاں جی
جی
گک متا رکو میں ارچر اچا کیہ ہلو ہلو
ہلو
جی آپ کیا کہ رہے ہو
میں بتا مجھے نا یہ ویسے نہیں کیکٹ میں بتا رہا تھا ابھی بھی ان کو مار رہی ہو کیا
ہاں ہاں مہ کہزل د چھوڑو ہاں من کے زد چوڑو تو
ہلو
ہلو
مجھے نا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی
ہاں آپ جو واٹسپ ہاں ہاں آپ نے و یہ نا یہ وائی فائی کنیکٹ نہیں کیا اسی وجہ سے
ہاں یہی پرابلم ہے اصل میں
جی
جی جی اور بتائیے آپ کچھ خاص
بس دعا آپ سنائیے میں کیا میں یہی کام کرتی ہوں اسکول کا اسائنمنٹ وغیرہ اور کبھی بیچ بیچ میں ڈا سک
اچھا ٹاسک
جی سوری اسائنمنٹ
کام بھی تو ضروری کرنا ہے آپ کو تو پتا ہی ہے
ہاں ہاں
ہاں جی
یہ نا ہ یہاں پہفار ہوتا ہے نا چپ چپا
ہاں ہاں
وہ ہے میں سوچ رہی میں تھا
ہ ہاں کوئی بات نہیں
ٹھیک ہے
اوکے اوکے
ک اور مجھے بتائیے آپ نے اسائنمنٹ اسکول کی کام کام ختم کی
ہ
سمبر میں کچن کی کام ختم کی
ہاں جی ہاں جی آپ نے ابھی نہیںھیک توب ابھی یہی کچھ کا تھوڑا یہی کچھ دو تین گھنٹے لگیں گے بس
اچھاچھ
ہاں جی
ایک
زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن کو سانیے
وہونا میری فرینڈ تگ مل کی
ہاں ہاں
میں ف سنڈ میسیج کر یہ وہ گ سوئی ہے
جی
وہ گریز گئی ہے گریز
وہ بھی
ہاں
کن کے ساتھ
گھر والوں کے سر
وہتا ٹھیک بس آپ
ہاں
ہوں ہ ٹھیک
جی
ہاں جی
آپ کس کیڑے سے زیادہ ڈرتے ہو
میں
ہاں
ہاں کیا بولتے ہیں اس کو ہم کشمیری میں کن پ
سیم سیم ہے بھی اسی سے گل چ
اچھا ٹھیک ہے آپ بھی اسی سےٹ آرتی ہو گ کیا اس سے تو سارے ڈرتے ہیں
جی
ہاں جی
ہ کیونکہ وہ کان میں چلی جاتی ہے نا
ہاں جی ہاں جی
جی
ہاں جی ہاں کان کا چھوڑ وہ نا عجیب سی ہوتی ہے کچھ
ہاں ہ ہاں ہاں ہاں
ہاں اس اس کو دیکھ کے ہی ڈر لگ جاتا
اس کو کتنے پیر ہوتے ہے
اس کو کم سے کم سو دو سو پیر ہوتے ہیں
دیکھے دو
کب
ایک ساتھ ایک ہی دن ایک ہی ائم پہ دو تھے ہلو
مطلب آپ کے گھر پہ
ہاں ہاں میرے گھر پہ
اچھا ٹھیک
جی
چلیے ٹھیک ہے
آپ نے کبھی بوانا چیلنج کیا ہے
کون سا
اسٹون پیپر س گا
نہ نہ آپ نے
ہاں ایک بار
اچھا ٹھیک ہے ایک بات
ہمیں کرنا ہے نا وہاں چیلنج
ہاں ہاں کیوں نہیں کریں گے کریں گے ان شاء اللہ
جی لیکن اس پہ زیادہ کام تو مو موز کی ہوتی ہے
ہاں جی لیکن کرے گا لیکن کرے کب کرے تو س وہی نا میں بتا رہا تھا وہ چیلنج
ٹھیک ہے
اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہاں
ہاں جی
لانا کیا کیا ہے اس کے لیے آپ پھر بھی تھوڑا بتاؤ ا بھیھی
اس کے لیے لگانا دیکھیں گے بریانی موموز اور پیسٹری دو پیس
ہاں اور پیزا چھوٹا سا
ہاں اور یہ برگر
ہاں ٹھیک ہے لیکن ہم اسٹون پیپر والاٹون پیپر سیزر والا کریں گے
وہ دوڑتے دوڑتے ہیں
ہاں
چلیے ٹھیک ہے جہ اچھا لگے
جی اس والارے میں مزہ آتا ہے
ہاں جی
آپ کو سوئمنگ آتی ہے
ہاں آکو
نہیں
کیوں
سیک ہی نہیں ہے کب
مجھے تو آتی ہے ساری جی جی
آپ پھر نہانے وغیرہ جاتے ہو
آپ کو پیٹرن ملنا ضروری ہوتی ہے ایے سیکھ میں
ہاں بکا کبھی بھی کبھی بھی ضرورت آتی ہے
ہاں جی ہاں جی
جی میں ابھی وہ والے ویڈیو دیکھ رہی ہوں نا اسٹون پروسیر والے
اچھا وہی وال ہے آپ کہاں سے دیکھے
انس کا سے
چی ٹھیک
ان میں کتنا موزہ آتا ہے دیکھنے میں
مطلب آپ آپ کو مطلب آپ ابھی انسٹاگرام چلا رہی ہو
جی
اچھا ٹھیک
ہاں چلیے ہماں باتد بات کریں گے ٹھیک ہے